ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب کہے ہو سب خریت سے جی جی سب خریت سے اور آج بتائیے آپ آج کیسے یاد کر دیا آپ نے ہمیں
بس ویسے ہی کر لیے یاد کرتے ہیں
اب میں نے کہا چلو آج آپ نے کال کرا ہے تو آپ سے پوچھ ہی لیں کہ مطلب جو ہم آن لائن شاپگ شنگ کرتے ہیں یا آف لائن شاپنگ دونوں کے دیکھو کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں ہمیں
دیکھو آج کل کے دور میں ہمیں آن لائن شاپنگ کرنے کا ایک ذریعہ مل چکا ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں کہیں بھی آ اپنے آفس میں بیٹھ کہیں ہم کہیں گھومنے جائیں چاہے گھر میں بیٹھے کہیں بھی ہم بیٹھے ہوں ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے ایڈریس پر جہاں ہمارا گھر ہے جہاں ہم لینا چاہتے ہیں تو وہاں ہم اپنا آڈر منگوا سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں کہ ہمیں جتنے بھی دنیا پہ لسٹ ہوئے ہیں آن لائن پلیٹ فارم پہ پروڈکٹ جا کپڑے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں آن لائن کے ذریعے تو یہ ہمیں بہت بڑا بینیفٹ ہے ایسے ہم اتنی ساری چیزیں جا کے بازاروں میں شاپوں پہ جا کے بوٹ ٹائم لگتا ہے ہو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم کی بچت بہت ہے
بالکل ٹھیک فرمایا یہ تو آپ نے کہ مطلب کہ جو آن لائن شاپنگ ہوتی ہے اس سے آپ نے کہا جیسے ہم گھر بیٹھے ہی اپنے فون سے لیپ ٹاپ سے الگ الگ برانڈ سے آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پھر ہمیں یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ کہاں کون سے برانڈ میں زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے سب کچھ ہمیں پتا لگ جاتا ہے اور ایک یہ تو آپ آن لائن شاپنگ سے ہمیں یہ بھی سہولیت ہو گئی ہے کہ ہم گھر بیٹھے کسی بھی سمے اپنی پسند کی چیز خرید لیتے ہیں اور بازار میں ٹریفک میں جانے سے اور لمبی لائنوں میں لگنے سے سے بھی بچ جاتے ہیں
جی جی اور شاپ پہ جاؤ گے کسی بڑے محال میں جاؤ گے ک اتنی ہی آپ پروڈکٹ وہاں آپ کے نکالو گے وہپ دکھائیں گے وہ ٹائم بہت لگتا ہے آن لائن شاپنگ پہ آپ کیا کرتے اپنی من پسند کر جتنے مرضی آپ سکرول کرو اپنے پروڈکٹ ا اپنا سامان جو بھی جس بھی چیز کے لیے آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہو وہ ہر ایک پروڈکٹ دے سکتے ہو اس کی کوالٹی کیا ہے پرائز کیا ہے تو ہر کلر کی کیسا ہے تو سب دیکھ سکتا ہے بندہ االائز کر سکتا ہے اس کو اچھے سے تو اتنا آف لائن ہم جا کے نہیں شاپوں گے سارا اسٹور نہیں چھان سکتے اور دیکھ سکتے وہ ہمیں بتاتے ہیں شاپ والے کی یہ دیکھو یہ دیکھو بٹ اتنا ہم آن لائن شاپنگ پر جتنا ہم اسکرولنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اتنا آف لائن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں بہت سارے اور بھی لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے دکانداروں نے جو سیل مین ہوتا ہے انہوں کو بھی بتانا ہو سارا ٹائم ہمیں نہیں مل سکتا تو ہم پہلے ڈسائڈ کر سکتے ہیں ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم آن لائن پرہ سرچ کریں وہاں سے اپنا پروڈکٹ جو لینا جو برانڈ لینا ہے وہ ہم سلیکٹ کریں دین وہ ہم لے کے برنڈ جائن شاپ پہ پھر وہاں سے بھی ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے آلرییڈی ڈسائڈ فائنل کر کے رکھا ہوا پر جا کے ہم نے آف لائن لینا ایسا بھی لک لوگ کرتے ہیں آج کل کے دور میں
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے پر اس سے کیا ہوتا ہے جو چیز ہمیں آن لائن مل رہی ہوتی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہم آف لائن لینے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا اس پر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کیونکہ آن لائن پر کئی بار ہمیں ہوتا ہے کہ جو ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹ وغیرہ دے دیتی ہیں سمے سمے پر کئی بار ان پہ کیش بیک آفر بھی ہوتے ہیں جس سے کہ ہمیں بہت نفع ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا تیوہاروں وغیرہ پر بھی ان سب چیزوں پر تو کافی چھوٹ دی جاتی
کافی چھوڑ دی ہے صحی فرمایا آپ نے بہت اچھے سے فرمایا کہ تیواروں پہ کبھی کوئی ایسا کوئی بھی دن آ جائے کوئی بھی فیسٹیول آ جائے وہاں ہمیں آن لائن جو سائٹ پر جہاں ہم شاپنگ کرتے ہیں سیلنگ بائنگ ہو ہے وہاں ہمیں کافی لارج اماؤنٹ میں ہمیں ڈ ڈسک اؤنٹ دیکا جاتا ہے کہ دیا جاتا ہے کہ کبھی بیس پرسینٹ کبھی پچاس پرسینٹ کبھی س ستر پرسینٹ تک بھی جاتا ہے کہیں پروڈکٹ پہ کہ آپ ستر پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے آپ جلدی سے جلدی اس کو خرید لیجیے
بالکل بالکل اور آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن شاپنگ کا ایک یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کہیں گاؤں وغیرہ میں جیسے لوگ رہتے ہیں یا کہیں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو آسانی ہو جاتی ہے کسی بھی برانڈ کی چیز منگانی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی خواہشیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پوری ہوتی ہیں
جی جی جی صحی فرمایا کہ جیسے گاؤں کے لوگ ہوئے آج کل
التا
کوئی گاؤں سے بھی بیٹھ کے کوئی شاپنگ کرنا چاہتا ہے تو آج کل بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں مادھیم ہیں جس سے پروڈکٹ گؤں تک بھی پنچا کمپنییا کہ جو بھی انسان آڈر کرتا ہے کہیں سے بھی بیٹھ کے چاہے سٹی میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو کئی ایسے علاقے ہوتے جہاں بہت پچھڑا علاقہ کہ سکتے ہیں ہم جا کوئی ایسا پہاڑا جہاں تک کہئی ہوں گے ایسے علاقے گاؤں کے جہاں تک کوئی ایسی سروس نہیں پہنچتی آن لائن کی کیوںکہ وہاں سب سے ان چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ وہاں گاڑیاں جاتی ہیں روڈیں اچھی ہیں تب تک ہی بندہ جا کے دے سکتا ہے کیونکہ کوئی بندہ پیدل تو لے کے جا کے دے گا نہیں نا کسی کے گھر تو روڈ پہ بھی جائیں جہاں تک روڈیں اچھی ہیں وہاں تک یہ کمپنیاں اپنا پروڈکٹ اپنے کسٹمر کا اس کو پہنچاتی ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہر کسٹمر ہمارا خوش رہے یہی بہت بینفٹ ہے اور گاؤں کا لوگ صرف شہروں میں آ کے صرف اپنا برانڈ نہیں دیک سکتے آج کل انٹرنیٹ کے مادھیم سے انٹرنیٹ تو گاؤں میں بھی آج کل اچھا چل رہا ہے تو وہاں گاؤں میں ہی بیٹھ کے وہ اپنے برانڈ دیکھ سکتے ہیں برانڈ کے بارے میں سرچ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون کون سے نئے برانڈ آئے ہیں اور کون سے سے پرانیے اور بڑے بریڈ ہیں تو گاؤں کو لوگوں کو بھی یہ ایک سہولت تو یہ ہے کہ برانڈوں کے ساتھ جڑنا نیٹورکنگ کے ساتھ جڑنا اور دیکھنا
بالکل بالکل بالکل آپ نے دیکھا ہوگا پر آن لائن شاپنگ کا ایک ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ د دکھا دھڑی بڑی ہونے لگ گئی ہے کئی بار ہوتی ہے کئی ویب سائٹ ایسی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہمیں کئی بار نکلی چیز مل جاتی ہے یہی پر کئی بار ہمارے کو سمے پر آپ نے دیکھا ہوگا چیز نہیں پہنچتی جیسے کہ دیں گے دو دن بعد آ جائے گی یا چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کے گھر میں ڈلیور ہو جائے گی پر کئی بار لیٹ بھی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویب سائٹ ایسی بھی ہیں جس پہ مطلب پہلے پیسے کرا لیتے ہیں اور چیز آپ کے گھر میں آتی نہیں ہے تو دھوکا دڑی سے تھوڑا سا ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے آن لائن شاپنگ میں ہمیں ایسی ویب سائٹ سے ہمیں شاپنگ کرنی چاہیے کہ جو مطلب ٹرسٹیبل ہونی چاہیے جس پہ ہمیں وشواس ہو پورا
جی آپ نے صحی فرمایا کہ ہمیں انہیں سائڈ سے جا کے اپنی شاپنگ کرنی چاہیے لین دین کرنا چاہیے جو ٹرسٹ وردی سائٹس ہیں جو ٹرسٹ سان کا رکھتی ہیں اپنے کسٹمر کا ٹرسٹ بنا کے رکھتی ہیں انہیں سائڈ پہ جانا چاہیے دیکھو کبھی ڈیلیوری میں کوئی جو ڈلیورو ڈلیوری وہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں آڈر لوگ اپنے کسٹمر تک پہنچاتا ہے آگے تک کیونکہ اس کا بھی کوئی پروابلم آتی ہے کوئی ٹیکنیکلی پرابلم آتی ہے کسی بھی ایکس وائی جیڈ کر کے کچھ پروابلمس آتی ہے تو ہمارے دو دو تین تین دن جب پانچ کند دن تک بھی ہمارے آرڈر ڈیلے ہوتے ہیں اس کے بعد آ تو جاتے ہیں بٹ کبھی کبھی دیکھا گیا کہ کچھ منگایا کچھ اور پروڈکٹ جاتا ہے ان سے کی طرف سے کسٹمر کی طرف سے آتا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی چھوٹی چھوٹی دقتیں ہوتی ہیں دیکھو کوئی بھی چیز ہے اس دنیا میں اس کا جو اچھا آیا تو اس کا دوسرا پارٹ بھی ہوتا ہے کہ نگیٹو پارٹ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسا ہے جی فیری ہو جاتی ہے تو ہر ایک چیز کو ہم غلط بھی نہیں بول سکتے اور صحیح بھی نہیں بول سکتے پوری طرح تو چلتا ہے ایسا ہی کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ یہ اچھائیت تو برائی بھی ہے ج کہیں اچھا چل رہا ہے تو وہاں لوگ ایسے بھی انسان آ جاتے ہیں جو اسکیم کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے پہلی بات ہے انسان کو جو کسٹمر کو اوئر ہونا چاہیے اور اچھی سائٹ پہ جا کے ریسرچ کرنا چاہیے وہاں سے بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی چاہیے انسان کو
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا یہ تو دیکھو کئی بار ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کئی بار ہمیں چیز دیر سے پچ پہنچتی ہے ہمارے پاس اگر ہمیں اسی سے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کئی بار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا موسم خراب ہوتا ہے یا کوئی پریواہن جس سے وہ ہمیں دینے آتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور کئی بار انیہ بھی بہت سے کارن ہوتے ہیں جس کے کارن کہ ہماری چیز ہمیں سمے پر نہیں ملتی اور جس کی ہمیں ترنت آوشکتا ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار اور آف لائن شاپ ہم وہ اسی سمے جا کر چیز کو لے سکتے ہیں جو چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے
جی تو بس انسانوں کو تھوڑا سا اویئر رہنا چاہیے اسکیم سے بچنا چاہیے تو آن لائن مادھیم سے اسکیم بھی بہت فاسٹ اور زیادہ چلتے ہیں تو انسان کو جد تک اویئر نہیں ہوگا انسان تو تب تک انسان کے س اسکیم ہوتے جائیں گے تو اج کل انسان سارے علم والے ہیں پڑھے لکھے ہیں تو ان چیزوں کا انسانوں کو پتا ہے اسکیم کے بارے میں تو اچھی سائڈ بارے میں دو جہاں بھی آپ جس بھی مادھیم سے آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہو آن لائن پہلے اس کے بارے میں ایک بار ریسرچ کریں اس کا ڈکپشن سارا ریڈ کریں وہ پڑھے دین فھر سے کریں تو آپ نے سے بات کر کے مجھے بہت اچھا اچھا لگا بہت ساری چیزیں مجھے شاپنگ کے بارے میں سیکھنے کو ملی ہے میں ان باتوں پہ عمل کروں گا میں بھی دیکھوں گا کہ کبھی اس کے ایم کیسے ہو جا ایسا میں بھی دھیان رکھوں گا کہ فیوچر میں کہیں ہمارے ساتھ اسکیم نہ ہو تو اللہ حافظ